السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیا ہے بھائی جان ٹھیک ہے الحمد للہ آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں
ہ بت کہ یہاںب ٹھیک ہے گھر پہ سبٹیک ہے
جی الحمد للہ آپ کے یہاں بھائی بہن ماں باپ سب ٹھیک
شکر اللہاکا سب ٹھیک ہے اور بتائیے چائے تو ابھی نہیں پہ پ میں نے کھانا کھایا تھا دوپہر کو آپ نے پیچھائے
نہیں ابھی میں نے کھانا ابھی کھایا تو چائے وغیرہ تو ابھی پی
اچھا آپ نے دیر سے کھانا کھایا ہے
جی ب
اور سنائیے کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں
بس زندگی میں ایسا ہی چل رہا ہے جیسا چلتا رہتا ہے آپ سنائیے ماحول کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے
آج کل کا ماحول تو آج کل کا ماحول تو مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ صحیح نہیں چل رہا ہے
جی بالکل پہلے کے زمانے میں تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات رہتی ہی تھی
ہاں آج کے زمانے میں تو زیادہ معلومات نہیں رہتی ہے کیونکہ مجھے جتنا یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے یا جب ہم تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے صبح ہمارے گھر اخبار پہنچتا تھا
جی بالکل بالکل بہت اچھی بات کہی اپنے اخبار کے بارے میں آپ نے بات کہی تو اخبار کے بارے میں دیکھا جائے تو اخبار ہمیں بہت ہی زیادہ ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا تھا کیونکہ دیکھا جائے یہ ہمیں جو دنیا میں ہو رہے مسائل تھے ان کے بارے میں معلومات دیتا تھا
ہاں ہمارا جو دن ہوتا تھا شروع ہمارا دن شروع ہوتا تھا اخبار اور چائے کے ساتھ اب تو بس چائے رہ گئی ہے اخبار نہیں رہا ہے آج کے دور میں
جی بالکل بالکل اخبار سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلومات ہوتی جیسے ہماری سیاست میں کیا ہو رہا ہے تعلیم کے اداروں میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے ایک بڑی بڑا فائدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہوتا تھا کہ جو ہماری اردو زبان ہے وہ تندرست ہوتی تھی
ہاں صحیح بات ہے ہماری اردو زبان پہ بہت ہی زیادہ اضافہ ہوتا تھا ہماری تعلیم میں اضافہ ہماری اردو زبان اچھی ہوتی تھی اخبار پڑھنے سے اور سب سے اہم کیا ہم روزمرہ کی خبروں سے واقف رہتے تھے
جی بالکل ہماری سوچ بھی اس سے واسیع بناتا تھا اخبار پڑھنے سے ہماری سوچ بھی واسیع بنتی تھی طلبا کے لیے اخبار بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے اگر دیکھے جائے تو تو اس میں جنرل نالج بھی ہوتی ہے تو جو لوگ کچھ اگزامس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں پتہ لگتا
ہاں امتحان جو جو بھی جوان ہوا کرتے تھے یا جو بھی طلبہ ہوا کرتے تھے وہ اخبار پڑھتے تھے تاکہ وہ روز مرہ کے حالات روزمرہ کی خبریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے تجارت کے معاملے میں کیا ہوتا ہے سیاست کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے نئے نئے کیا کیا تبدیلی آنے والی ہے اس متعلق وہ واقف رہتے تھے ان کو وہ جانکاری حاصل ہوتی تھی اس سے ان کو حان میں بھی بہت زیادہ مدد ملتی تھی
جی بالکل اس میں تو بہت ساری جانکاریاں رہتی تھیں جیسے دیکھا جائے تو صحت کے صحت کے لیے جانکاری رہتی تھی موسم و باپ کی جانکاری رہتی تھی تو بہت ہی زیادہ جانکاری رہتی تھی اخبار میں اخبار تو ہماری روز مرہ زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا تھا لیکن آج کل کے نوجوان دیکھے تو وہ زیادہ تر اخبار تو پڑھتے ہیں نہیں
جو چھوٹے چھوٹے اب جو بچے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے اخبار ہوتا کیا ہے یا اخبار کیسا ہوا کرتا تھا
جی بالکل کیونکہ آج کل آج کل دیکھا جائے تو زیادہ تر کچھ لوگ ابھی بھی اخبار خریدتے ہیں لیکن
لیکن بہت کم افراد ایسے ہوتے تھے پہلے تو ہر ایک گھر میں اخبار ہوا کرتا تھا
جی بالکل پہلے تو ہر ایک گھر میں اخباراتتا
باضابطہ صبح آتا تھا ایک افراد آتا ایک فرد آتا تھا صبح وہ ہر ایک گھر میں اخبار چھوڑتا تھا پھر گھر کے بڑے اخبار لیتے تھے حالانکہ بچے بھی پھر اخبار پڑھ ان کو بھی پھر بچوں کو بھی جیسے کہ ہم وہ چھوٹے تھے ہمیں بھی پھر عادت تھی اخبار صبح لینے کی اخبار پڑھنے کی لیکن جیسا جدید دور آیا اخبار کی اہمیت زیادہ نہیں رہی
جی بالکل اخبار کے بہت سارے فائدے بھی تھے ہماری زندگی میں دیکھیے تو پہلے تو ہماری اردو جو تھی وہ بہت ہی بہترین ہو جاتی تھی اخبار پڑھنے سے ہمارا ہماری جو معلومات رہتی تھی ہمارے قوم کے م قوم کے
ہماری قوم کے متعلق جو بھی معلومات ہوتی تھی
جی بالکل جو قوم کے متعلق معلومات ہوتی تھی
روزمرہ کی زندگی کے متعلق ہم خبردار ہوتے تھے
بالکل
آپ کو کیا لگتا ہے اخبار کی اہمیت کم کس وجہ سے ہوئی
اخبار ح اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی سے بھی بترک ہوئی ہے کیونکہ آج کل ہر کوئی یہی کیا چاہتا ہے کہ جو بھی جو معلومات کو حاصل ہو اس کے فون بھی آ جاتی ہے تو لوگوں نے اخبار خریدنا چھوڑ دیا اس وجہ سے آج کل دیکھا جائے کچھ بھی ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی نیوز بن جاتی ہے تو تو وہ پھر ان کے موبائل فونوں پہ آ جاتی ہے تو ان کو پھر اخبار کی ضرورت پڑتی نہیں ہے
ہاں صحیح بات بولی آپ نے آج چھوٹی سے چھوٹی خبر جو بھی ہو منٹوں میں یا سیکنڈوں میں ہمارے فون پہ آ جاتی ہے اس وجہ سے لوگ اخبار پڑھنا چھوڑ د اپ
جی بالکل بالکل
اور مجھے لگتا ہے پہلے کے جب اخبار سب سے زیادہ جس پہ اثر پڑا اخبار کی اہمیت پہ جو اثر پڑا وہ پھر ٹی وی سے پڑھا ٹیلی ویژن جو ہمارے گھروں میں آیا
کیونکہ جو ٹیلی ویژن ہے آج کل دیکھا جائے تو چوبیسوں گھنٹے جو خبریں ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں چی ٹیلی ویژن پہ تو زیادہ لوگ وہی دیکھنا پسند کر رہے ہیں نوجوان زیادہ موبائل اور سوشل میڈیا سے وقت گزارتے وابستہ ہو گئے ہیں اس پہ وقت گزارتے ہیں تو ان کو اس حساب سے اخبار کی ضرورت محسوس ہوتی نہیں ہے
آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اخبار کی اہمیت ابھی بھی ہونی چاہیے یا پھر
جی جی بالکل اخبار کی اہمیت تو ابھی بھی ہونی چاہیے کیونکہ دیکھا جائے جو پرانے لوگ ہیں ا وہ اخبار ایسے ہی تو نہیں پڑھتے ہوں گے ان کو اس سے دماغی توازن ٹھیک رہتا تھا وہ اخبار پڑھ کے معلومات حاصل کرتے تھے تو بہت ساری چیزیں ان میں اضافہ ہوتا تھا ہمارے لوگوں کے پاس اخبار پڑھنے
معلومات ہمیں پڑھ کر حاصل ہوتی ہے جو جس سے ہم اپنا اپنی تعلیم میں اضافہ کرتے تھے یاپ اپنے ذہن کو ٹھیک رکھتے تھے وہ اخبار پڑھنے کے برعکس جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے یا پھر فون موبائل فونز میں دیکھتے ہے اس میں وہ زیادہ اثرات نہیں ہیں جتنے اثرات اخبار پڑھنے کے تھے
بالکل اخبار نہ پڑھنے کے تو یہ بھی ہیں کہ لوگوں کے کے پاس آج کل وقت بہت کم ہے لوگ صبح اٹھتے ہیں بولتے ہیں آج ہمیں کام پہ جانا ہے تو ان کے پاس آج کل کے لوگوں کے پاس وقت ہے نہیں پہلے کے کے زمانے میں تو وقت بہت ہوا کرتا تھا وہ سوچتے تھے کہ صبح کے
تاک کہ جتنا وقت پہلے ہوا کرتا تھا آج بھی وقت اتنا ہے لیکن لوگوں نے اہمیت دینا چھوڑ دیا لوگ جو اہمیت اخبار پڑھنے کو دیتے تھے آج وہ اہمیت اپنے فونس کے ساتھ دیتے ہیں
جی بالکل وہی ہے نا کہ لوگ سوشل میڈیا وغیرہ سے اس وجہ سے اخبار کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے
آپ کے گھر پہنچتا ہے اخبار آج بھی
نہیں آج تو نہیں پہنچتا پہلے تو پہنچتا تھا کیونکہ پہلے کے زمانے میں اتنا سب کے گھروں میں موبائل انٹرنیٹ وغیرہ نہیں رہتا تھا تو اس ٹائم اخبار وغیرہ ہم خریدتے تھے زیادہ دیکھا جائے تو یہ جب سے ڈیجیٹل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کی تاریخ آنے لگ گئی تو تب سے اخبار کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے اور بڑھتے خرچے بھی ہیں اس کی ایک وجہ پہلے کے زمانے میں اخبار ایک روپئے دو روپئے میں ملتا تھا آج وہی اخبار دس روپئے میں ملتا ہے تو
ہاں جب ہمارے گھر اخبار پہنچتا تھا تب مجھے لگتا ہے تب تین یا چار روپے میں ایک اخبار پہنچتا تھا ہمارے گھر
جی بالکل آج تو
آج تو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگ اب زیادہ اہم بھیلی سمجتے اخبار گار لانا
جی بالکل کیونکہ ان کے پاس تو پہلے ہی ساری نیوزیں معلومات ان کو پہلے ہی ہو جاتی ہے موبائل کے ذریعے
کبھی بھی کچھ ایسے گھر ہے جو ابھی بھی اخبار کو کافی اہمیت دیتے ہے
جی جی ابھی بھی ہمارے کئی بزرگ ہیں جی بالکل ابھی بھی ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ رہتا ہے وہ اخبار پڑھنا پسند کرتا ہے نہ کہ ٹی وی چینلس سے نیوز دیکھنا یا کسی اور طریقے سے نیوز حاصل کرنا
ہاں صحیح بات کہی ہے کچھ ایسے ہمارے بزرگ ایسے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی اخبار پڑھتے ہیں لیکن بہت کم ہے آج کے دور میں
جی بالکل بالکل اب دیکھتے ہیں انسان بھی ہم بھی دیکھے تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ اخبار پڑھے اگر ہم بھی اپنے بچوں کو سکھائے کہ ہاں
ہاں صحیح بات ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے کام ہمیں اپنے چھوٹوں کو سکھانا یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تب اخبار ہوتا تھا اس سے کتنی جانکاری ہمیں حاصل ہوتی تھی اس سے ہماری تعلیمی تعلیم میں اضافہ ہوتا تھا
جی بالکل بہت ساری چیزیں اخبار میں ہوتی تھیں جی بالکل بالکل چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کے بہت ہی اچھا لگا امید ہے آپ کو بھی
جی ہاں مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوئی اس متعلق آپ سے گفتگو کرنے میں
چلیے امید ہے آپ سے دوبارہ بات ہوگی اللہ حافظ